ہیلو بھائی جان نمس السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کل تو کیا چل رہا ہے
سب بڑھیا بھائی جان سب اچھا چل رہا ہے ابھی تو سب خیریت بھائی جان
تو یہ ہے کہ آج کل کیا ایس کل سیکھ رہے ہو کیا مطلب اقتصاب ہنر کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا کچھ کچھ سیکھ رہے ہیں اسکل وغیرہ
نہیں بھائی جان ایسی تو میرے پاس کوئی ابھی اسکل نہیں ہے پر ہونی چاہیے یار بچے کے پاس ہر انسان کے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے
بالکل تو آج اسی کے بارے میں تھوڑا بات کی جائے کہ جو
ہاں ہاں بالکل بھائی جان تو فرمائی گے کچھ
تو یہ ہے کہ اج مطلب اس نشست میں ہم ایسے نہایت ہے اور عظیم لازمی اور انقلابی موجود پر میں بھی گفتگو کریں گے جو مطلب ہر دور حاضر میں نوجوان کی وقا اور اس کی ترقی کا زمین ہے جی ہاں تو مطلب اج کی بس بس کا قدیلی انبا کیا ہے کہ ایکتساب یہ ہنر کہ یہ جدیدیعنی نہیں مہار کو سیکھنا سیکھنے کی جو افادیت ہے اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے
بالکل بھائی جان ا ایک ایک نئے دور ایک نیا دور تھا جب انسان رویاتی تعلیم حاصل کر لیتا تھا ڈگریاں سمیٹ لیتا تھا اور اسی محدود علم کے سارے پوری زندگی و عزت گزار دیتا تھا بھائی جان
بالکل
مگر آج عد ا حاجر اس رفتار سے کروٹیں بدل رہا ہے کہ اگر انسان روز کچھ نیا نہیں سیکھے تو وہ زمانے کی دوڑ سے بہت پیچھے چھوٹ جائے گا ٹھہرے ہوئے پانی میں جیسی جمود آ جاتا ہے ویس ہی بنا ہنر کی انسان ذہن بھی کند ہو جاتا ہے بھائی جان
جی جی جی اجر درست فرمایا آپ نے اور یہی ہے کہ آج کی دنیا ڈگریوں کے کاغذات کو نہیں دیکھتی ہے کیونکہ کاغذات صرف محض کاغذات ہی ہوتے ہیں بلکہ دیکھتی ہے تو کیا کی صہالیت مہارت کا جو امتحان لینے قابلیت رکھتے ہیں ٹیکنالوجی اور مصنوعی جہانت نے جو کل کے کئی مسائغل کو آ یہمانی کر دیا ہے تو ایسے میں نو ب نو ہنر پر جو سیکھنا میں جو ایک شوق نہیں بلکہ اس جدید معاشرے کو زندہ رکھنے کا وہ ایک سخت ضرورت بن جائے بن چک بائے جناب
بالکل بھائی جان حکب حکبہ جانب آئیے آج ہمارے سامعین کے لیے کس ہنر کے ان سنہرے و مستب پہلوؤں پر تسلیفی روشنی ڈال ڈالیں گے بھائی جان جو ہماری حیات کو سرخو بنا بنا سکتے ہیں بھائی جان
ھاں ھاں یہی ہے کہ جو ہونا کیا ہے اور اس کے کہ محفود کیا ہیں تو مطلب تعلیم ہمیں شور دیتی ہے مگر ہنر تو روزگار اور خود اری ادا کرتا ہے اور ہنر کا مطلب کسی خاص کام کا میں قدر ہونا یا ملک حاصل کرنا نہیں بلکہ کہ اس میدان صاحب کا کمال بن جاتا ہے ج ہاں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو کوڈنگ ہو افسانہ نگرانی ہو ویڈیو ایڈیٹنگ ہو یا پھر کوئی جدید زبان سیکھنا ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسانیت کی سہالت کی بھی جو پر ہیں جو کسی تسر کی پروج بخشتے ہیں
بالکل بھائی جان نہیںئی اسکل سیک نے میں کلگی کی فائدے ہی تو بہت ہے بھائی جان جیسے کہ کچھ فائدے اس کا سب سے پہلا پہلا فائدہ مطلب کچھ فائدے یہ ہیں کہ اور فوری فائدہ یہ ہے کہ ایک صاحب ا ہنر کبی ماسرے میں در در کی ٹوکریں نہیں گاتا بھائی جان
بالکل بالکل جب آپ کے پاس کوئی مخصوص مہارت ہوتی ہے تو روزگار کے بند دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں اور آج انٹرنیٹ کی بدولت دنیا جو ہے گلوبل و گلوبل وج وہ بن چکی ہے تو آپ اپنے مکان کے جو ایک گوسے سے بیٹھ کر پورا جو س سات سمندروں کے پار اپرھ کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اللال رقم کما سکتے
بالکل بھائی جان میں نے محسوس کیا ہے کہ جب انسان کوئی ن کوئی نیا ہنر سیکھتا ہے تو اس کی بات کرنی کے سدقے اور اس کی چال ڈال میں ایک عجب سا ہی خود ایک اعتمادی پیدا ہو جاتا ہے بھائی جان
بالکل بالکل یعنی دماغی طور پر جب ہم کوئی ایک نئی چیز کا اقتساب کرتے ہیں تو ہمارے ذین میں نیورون نیورونس نئے راستے تعمیر کرتے ہیں یہ دہنی وردیش انسان کو الجائمر جیسے امراج سے محفوظ رکھتی ہے یعنی ای سا سے کم تاریخ جو کم مکمل ہے اس ختم کرنے کا بھی کار کرتی ہے نیا ہنر انسان کو اندر سے مضبوط اور با اختیار بناتا ہے
بالکل بھائی جان جو لوگ تبدیلی سے گھبراتے ہیں اور پرانی لکیر کے فقیر بن ہی رہتے ہیں زمانہ انہیں ملبے کی طرح پیچھے چھوڑ دیتا ہے بھائی جان
بالکل بالکل آپ نے سبحان اللہ درست فرمایا تو بھائی جان یہی ہے کہ ارتقا کا جو اصول یہی ہے جو مطلب بدلے گا وہی بچے گا یعنی نئ اسکل سیکھنا دراصل بدلتے زمانے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ قدم کے قدم ملا کر چلنا ہی نئی اسکل سیکھنے کا ہنر ہے
ہاں بھائی جان بالکل یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اب ہماری عمر سیکھنے کی نہیں رہی یا ہمارے پاس وقت مفہود ہے بھائی جان اس زہنی کجی کا تدارک کیا ہے
یا مطلب ایک مغلتا ہے اور سستی کا بہانہ ہے بلکہ علم اور ہنر حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کا پیمانہ نہیں ہے اور وقت کی تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقت قلت نہیں بلکہ تنظیم وقت کی کمی ہے یعنی ابتدا ہے کلیلی یعنی روزانہ سوشل میڈیا پر فضول سکرول کرنے کے بجائے تیس منٹ کچھ نیا سیکھ لیا جائے یہی صحیح ہے اور اور جو خوفے ناکامی کا خاتمہ ہے ہر مہر اپنا کبھی نہ کبھی جو نوش کی ہی تھا وہ شروعات میں کرنے سے جو ہے وہ ڈرتا ہے
بالکل بائیان تو علی قدر سامعن سامین ہماری آج کی اس پسیا اورر گفتگو کا جیسے کہ لفظی لباب یہ ہے کہ ڈگریاں آپ کو صرف عہدہ دے سکتی ہیں مگر ہنر آپ کو بکار اور آزادی دیتا ہے اپنی اندر اندر کے طالب علم کو کبھی مرنے نہ دیں
بالکل یعنی جو انسان سیکھنا بند کر دیتا ہے تو اس کی جو روہانیت اور معاشی ترقی وہیں تھم جاتی ہے ہر دن کو ایک نیا صفے کی طرح جییں اور اس پر ہنر کا ایک نیا لفظ تحریر کریں
ہاں بالکل بھائی ہیں یعنی جیسا کہ کصب کصب ہنر اور جین کی پرواز کی اس عجیم حقیقت میں الفاظ کے سفرد کرتے ہوئے کیا خوب کہا گیا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں گت کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہنر کی انسان کو شاہی بناتا ہے
بالکل بالکل یعنی اسی پیغام کو ایک خوبصورت جملیے میں سمیٹے تو کچھ لائن یہ ہے کہ اقتصاب اے ہنر کی حقیقت میں تاج کیی اے حیات ہے عالم اور جو ہر دن کچھ نیا سھ مستقبل اسی کا غلام ہوتا ہے یعنی ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھنا ایک نئی جو ہے وہ راہ کھلتا ہے اسکلس جو ہے وہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اچھا لاتی ہیں اسکلس ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں اسکلس کو سیکھنا ہی ہمارے جیون کو ایک نئی راہ کی دے جانا ہے
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست فرمایا تو ہمیں اپنے اندر ایک اسکل رکھنی چاہیے
بالکل یعنی کہ کچھ نہ کچھ سمے نکالیں اور ایک نہ ایک اسکل سیکھنا چاہیے کیوںک میں سوشل میڈیا سے تھوڑا سا سمے نکال کر ایک نئ اسکل کی اور دینا چاہیے کیوںک جو پہلے ا اتنا مطلب مشاہرے فن نہیں تھا فن ہے اور آج ایک نوسیکیا اس کے بیچ کا انتر بس یہی ہے کہ ایک شروعات کرنا اگر ایک شروعات کی جائے تو نئی اسکل سیکھنے میں بھی کوئی دیری نہیں ہو یرا
بالکل بھائی جان تو آپ کے ساتھ آج بات کر بہت اچھا لگا بھائی جان ہمیں
بالکل بالکل جی خدا حافظ
خدا حافط بھائی جان